ہلو وعلیکم السلام وہ سب کھیل اپنے آپ سناؤ آپ کا کیا چل رہا ہے
ب پڑے چل رہا کسر آ رہی ہے تو چھوٹے نوابس آ سے درر
ہ وہ یہ چی یہ ضرور ابھی مطلب تھوڑی شانتی ہے یہاں پہ یہ چیزیں ضروری نہیں دکھنے میں گئی تھی یہاں
یہاں تو شرو ہو گئی کیونکہ ہمارے کیا ہے جو قصبے سے ہے نا تھوڑا ادھر آؤٹ سائڈ ہے مطلب اس کے ہمارے کی بیت تین سو چار سو میٹر بعد ہے نا ادھر ختم ہی ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے پھر کیا آئے وہ ادھر تھوڑے جلدی پکڑ ہوتے ہمارے
پھر ادھر کہہ رہاوں صبح ادھر مطلب وہ پیڑ پودا بھی زیادہ ہے تھوڑی گنگی بھی زیادہ ہے اس چکروی
ہاں وہنا بھی سن بھی اور بولتے کہ ہمارے کو محسوس نہیں ہوتا
ہاں نہیں بیسی بیسی بیسی مری آپ اا تو اپن بھی بس وہ
ہاں تو ادھر آتا ہی ہو
اسلئے
نہیں جیسے مارکیٹ کی ٹائمنگ ہے ادھر کھلا بھی ہے نا مارکیٹ میں ج ادھر ادھر ا اتنے نہیں آتے ہیں
ہ ابھی ویسے ابھی دیکھو اب میں یہاں بتاؤں یہاں بھی آتے ہی رہتے ہیں ا جیسے کہ وان کھول کے رکھ دیتا ہوں تھوڑی دیر میں میں اڑنے والے ایک کیڑے وہ وہ جری سم کرتا وہ تو مان گ چلو اگر تھوڑی دیر کے لیے گیٹ کھول دا میں نے تو مان پانچ دس انر دکھ ہی جائیں گےپ کو
ابھی سے اسٹارٹ ہوئی وہ
ہاں ا بھی چڈو بھی مگےل
ہمار تو زیادہ بارش آئے گی نا جب نظر آئیں گے ابھی تو شف کا سارا اسٹارٹ ہوئی ہے
کو نہیں لب تو م د میں لگے وہ
اب وہ وہ ددی کہ اپنے رما ڈٹر وہ کنسو کی بین جانتے ہو تو چھوٹی سی موٹی سی اب وہ انہوں نے بھی اس اسارٹنگ میں لائبریری لگائی تھی توفانا جے تھے وہ تو مشکس سے پورے دن ب میں تین ساڑھے تین گھنٹہ گیپ دیتے تھے سال بھر تو انہوں نے ایسی مطلب محنت کی کہ ابھی ہے نا اس کا سلیکشن ہو گیا ابھی بدوار کو جوائن کر لیا انہوں نے
نرسگ میں
ہاں بی ایس سی نرسنگ سے تھ وہ
ہاں صحیح ہے وہ وہ میں بتاؤں نا آپ کو وہ چھ مہینے اگر وہ چھ مہینےڈ اچھی طرح سے لگ گے نا تو پھر آگے دت نہیں آنے والی کو کوئیا کو سا کتنا نکل جائے گا ہنڈریڈ پرسینٹ
وہی اب وہ بھی دو چار مہینے سے تو مطلب کیا بولتے ہیں میں نے لاسٹ ٹس دیا تھا اس کو نومبر میں آ تب سے تو گاؤں میں چل رہی ہے
ابھی تو پھر یہ مطلب ان کر لیا جنا
اب تو جوائن ہی ہوگی نا اس بدوار کو تو جوائن ہی کے لے رہے ہیں میڈیکل کالج کوٹائی
کر لیے بھی جوئی ن انہوں نے
ہاں اس بدھوار کو جو ن ہو گیا کیا اس کا کیا ہے دو تین میں ہو گیا تھا لیکن دونوں میں دونوں تینوں میں نا پوسٹنگ نہیں مل ی تھی تین بھی ہو گیا تھا اس کا
تین تو جو بڑے ہیں اس میں کے
تو اس کی نیشنل کی تھی دو اسٹیٹ کی تھی وہ لیکن انہ میں ایک پوسٹنگ نہیں مل پایا تھا اب جس نے انہوں نے اسٹارٹنگ میں جس نے پہے پوسٹنگ دی نا اس میں جوائن کر لیا
بڑے پھر مین بات تو یہ بھی اپنی سے ہی اپنے پریوار کی پ آس پاس رہے گی تو پھر وہ بھی اچھا ہے
ا کو م آ تو میڈیکل کالجچ ہے کٹے کوٹت
ہاں وہی تو یہ یہ تو گولڈن ابن چٹی اگر و میڈیکل کالج میں پاس ہی پا میڈیکل کالج یہاں سے ساٹھ سے ستر کلو میٹر
مطلب وہ پریکٹس کرنے کے انسوم ہو جاتا ہے
کائی کہ
وہ ڈیڈیو گرافر کا ڈپلوما کر رہا ہے وہ
ہاں وہ بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے مطلب
ہاں ایکچولی کیا ہے وہ بھی نرسنگ کر رہا ہے لیکن اس میں کیا ہے نرسنگ میں کیا ہے بھیڑ بہت ہو گئی ہے
ہاں
ہر کوئی کر لیتا ہے نرسنگ بی ای سی نرسنگ بھی انجینئر نسگ میں تو سب سے زیادہ بی ایڈ ہے تو وہ بی ایس سی نرسن تو ہی لا لن اس میں کیا ہے مڈیکل فیلڈ میںپ ڈپلوا کروے نا ڈپلووما کیا ہے جلدی ہو اب جیے ریو وہ اس ریڈیوگرافر ہے کوئی آیویدک کا کرتا ہے کوو کا کرتا ہے کوئی ایوپتھ کا کرتا ہے تو ایوپیت کی ویکینسی کم آتی ہے لیکن اس میں بچے بہت کم ملیں گے
ہاں ہاں ہاںاں صحی بات ہے پھر وہ تو نہ وکن سے ہی ک بچے بھی کم
توح یہ جو سح ہے گورنمٹ والا یہ صحی اسائی سیدا بھی لگو پے
ہاں پھر م ب منٹ ہو گ کوگزام دیتا رہا اس میں پس ہو گ تو میں گورنمٹ ہو گیا وہ دو جو بندے ہیں وہاں پر تو ان دونوں بند کو کریں وہاں پر ہے نا دس پندرہ سال ہو گئے تو ان کا کیا ہے وہاں پر پوری سب سے جان پہچان بھی ہے
ہاں پھر تو پھر تو ہو جائے گا صحیح بات ہے
تو اس وجہ سے کیا ان کو مطل سپورٹ اچھا ملاتا ہے کیونکہ ان سےو ریو گرافر پیٹ اس لیے تو جاتا ہے ن کہ وہاں مامو جان کے لڑکا تھا وہ
ہ ہاںاں
تو بجے پ پریکس نہیںو جاتا تھا اب یہ کہئی تو اس کو بھی کا پورا سپورٹ ملے گا وہاں پہ ہی
وہی تو اور وہ پاس میں بھی مس میں بہت کچھ
ہاں پاس میں بھی ہے تو وہی کہ اس اس بھی بس زیادہ نہیں سال بھر سال بھر تو است نے محنت کی تھی وہ تین ساھے تین گنٹے دن بھر میں دیتی تو ن مو ہی جاتی تھی دن بھر لگی رہتی ت تو صبح چھ بجے سے رات کی نو دس بجے تک لگی رہتی تھی
وہی چاہیے وہ تو سال بھر بھی نہیں میں بات ہوںا آپ کو مطلب ڈیلی کے آٹھ گھنٹے چھ مہینے دے دینا تو ہنڈریڈ پرسینٹ گارنٹی ہے کوئی والا نہیں مطلب میں جیس کہ لکھنے لکھنے والا ملب ن آبجیکووڑایپ
ہ ہاں تو وہی ہو گیا اس اسے میں بول رہا تھا م صبح والا ٹائم ہے نا مس مت کرو آپ کیہ دن میں کیا ہے اپن کھا کھا کے جے ہیں نا اس ٹائم پہ ج جیسے آ کا ٹائم ہے بارہ بجے والا اس ٹائم میں کیا ہے بیچ میں آالس آتے ہے اور پڑھائی کی جو مموری پاور ہے نا وہ تھوی کم رہتی ہے
میں بتاؤں گا اپ کو قریبا قریبا ڈیڑھ بجے سے لے کے ڈھائی بجے کے بیچ میں جو ایک گھنٹہ اتنی مشکل سے نکلتا ہے کی پکڑ پکڑ کے بیٹھنا پڑتا ہے
وہی تو ہےپ آپ کے بارہ بجے جاتے نا آج کل
ہاں میں بارہ بجےاتتا ہوںاھ بار باراھے بار بجے تک جا ہوں
اس لیے نا صبح چھ سے گیارہ جاؤ پھر آ جاؤ پھر بارہ ایک بجے تک مطلب دو گھنٹے مطلبھانا کھے کے بعد ریسٹ کر کے تھڑی نی لے کے ایک بجے تک جا دوبارہ دو گھنٹے ہو جائ گے جس میں
پڑنے کا بھی تھوا اچھا رہتا ہے مطلب یہ
ہاں کی جس کھا کھا کے اپنے بیٹھ جائیں گے ن تو اس کے بع پانی پئیں گے تووگ آلس بھی آئیں گے اسےوڑ دے آھا گھنٹہ مطلب وٹ ل آٹ کے آرامس جگ
نہیں نہیں اب میں صبح جاؤں گابھی جیسے کہ بھیب ابھی ابھی سو ویسا ہی تھاا س کچھ کرنا نہیں ہے کیکہ آج ادھر کا کیوں کیا آئے گا اب
ہاں نہیں آج کیا ہے دن میں ہے نا مطلب یہ نا میں نے کر کے بھی دیکھی تو اچھے سے نہیں چل رہا تھا آج دینا بہت شاندار چل رہا ہے
ہاں ابھی میں وہی بول رہا تھا کل بھی میں آپ کو بتاا ہ شام کو شام کو بڑے چ شام کو یکل پرلم آ رہی تھی کل بھی ہر دن اپنے
ہاں کل نہیں سول نہیں ہواتا میرا حاج ہی سے سول ہوا دن میں
ہاں جی وہی تو اس لیے میں بول رہا تھا کل میں بول تھا ہم رات میں کلی ماں صح کرا لیی تھی وہ بھ ہے نا وہ ورما کون سے بھیا نریندر ورما بھیا ہاں ہاں ہاں جو وہ ان سے ان سے کرتی تھی انہوں نے من کر دییا تھا کہمی توبھییار نیے آ کیا یایٹ ورک نہیں آتا ہمارے پر اس سے پہلے کیا رہے تھ نا مطلب ایک دم بڑھیا چل رہا تھا اربی وب میں کوئی دقت نہیں آ رہی ابھی بڑھیا چل رہا ہے
نہیں آج بھیا چل رہا ہےبھی نائٹہ بھی جبھی تمیں بھیھی میں نے کہ جتتےنے نکل نکلنے تو آج آج ڈسٹر رہے گا کل ڈیلی نہیں رہے گا پھر ایے ڈسٹرب کیک کل بچے گی کم جیسے میری دو ہی بچی یہ بھی
ہاں اب تو اب آپ کی ٹوٹل کتنی کھچڑی بی بن کی
نہیں میری فائف باقی ہے ابھی
خالی فائو باقی ہے جی ہاں تو پھر ہو جائے گاؤ وہ ابھی میری بھی تو میری کتنی باقی
ب ٹوٹل میں گرنا پڑے گا میرے کو یار اب اس میں کیا ہے مطلب یہ ایک آپشن ہے اپن جو یہ اس اس میں کیا ہے میں ایک مٹ دیکے بتاتا ہوں اس کو جو اس پہ نہیں دوسرے دیکھوں گا اس میں انہوں نے نیا آوسان دیا ہے اس کے بعد ہی کھلا ہے مطلب کون پ ہے ڈیش بورڈ کا انہوں نے آپشن دیا ہے اس میں نا اپن کیا وہ جنریٹ کر کے اپ دھ سکتے ہیں اپنے کس سے کتنی کتنی کو لے کر رکھی انکمنگ آؤٹ گوئنگ دونوں آئے گی اس میں
وہ نیچے اس میں مطلب تھری ڈ پی سےانی آئی ڈی ہوتی ہے وہاں پہ دے رکھا ہےا ڈیش بورڈ
ہاں وہ سیٹنگس ہے نا سیٹنگس اوپ دے رہا کی ی کو پس ڈیش بورڈ ہاں تو اس میں اپن جائیں گے اس میں اپنے ٹکٹ نمبر آئے گے جس کے نیچے رہتا ہے جنریٹ رپورٹ
ہاں پھر تو میں دیکھوں گا ا میں بھی دیکھوں گا اس کو
پ جنند رپورٹ کریں گے نا تو اس میں اپنی پوری ک گی کو ہو جائے گی تو اس میں جا کے پ گننی پڑے گی جیسے دونوں طرف سے اپنے ہو گی نا تو دونوں اس میں سو جائے گے ان کو گن لیں گے تو حاب سے پتا چل جائے گا ب کتنی ہوگئی حساب سے کیونکہ ایمان سو کی تو میرے کو پتا ہے بائی ایک باقی اس کےس سےصل
میری ب سنو اپ سے آج کے علاوہ آج کے علاوہ اپن نے صرف دو ہی کر رکھی تھی
اچھا اچھا اچھا پھر آپ تو دو ہی گھیم میں تو تیاری ہوئی ہے
دو دو دو کی نا اپنے میرے خود کے
ہاں آج
ہاں تو ہاں تو بھی چاہ رہی ہوئی ہے آپ
کیکہے دو تینن کا گیپ لگ گیا ن تو پھر میرے کوئی بھی دھیان نہیں رہاو
دور کر لینا چو کر لینا اس میں کیا ہے
آاں کل کر لیں گے اس میں کیا ہے جیسے کل آپ آؤ گے نا ساڑھے دس سے بارہ کے بیچ میں آؤ گے سارید ن مطلب جب بھی آپ میسج ڈال د نا اس ٹائم پہ اس ٹائم کر لیں گے پھر ہاں پھر بچی کو جین کل شام کو نکال دیں گے
ہاں
ہو جائے گا بس یہی کہ دن میں کیا ہے نیٹ کا تھوا پرابلم رہتا ہے اس میں
یہ سکس تھری والا بھی صحیح ہے نا آپ کا
تو وہی یار میں نے ان سے مطلب ایمان سو کی بھی کروائی ہے ایک قلوں کی بھی کروائی ایک بندہ اور اس کی بھی تین کوور کوائے تو
ہو گئی میں نے کیک کمپلین تینوں کی کی تھی
ہاں پھر تو صحی رہے گا ان کی بھی کلا جان کی بھی رہے گی تو صحی
ہاں تو پھر ان سے ہو جائے گی شام کو پم جی اس میں کل نہیں ہوگی تو پرس ہو جائے گی اس میں کیا ہے
پر آپ بتاؤ اس میں کیا ہے وہ تو وہ جو اپنے کیا تھا اس میں تو ڈی ڈی کیا کر رہا ہے وہ ون پوائنٹ نائن سکس
وہ ایک پوینٹ سھ بیس کچھ آ رہے ہے جو
ہاں ان کا کیان پوائنٹ نائنٹی سکس دو بھی نہیں ہے پورے
وہ یار پورے چیک نہیں ہوئے ہوں گے جو چیک ہوئے نا اس میں ریجیکشن بہت گئے ہوں گے ابھی
ہاں ایسا بھی ہوت ہے کیا
ہاں کیونکہ یہ چیز میں پرسنلی بتاؤں گا کیوںکہ اس میں مسٹیک یہ آتی ہے وہ میں بعد میں بتا پاؤں گا ابھی
ہے ہو گیا ہے پھر ہے نا اللہ حافظ
اچھا اچھا تود حافظ